سلب
سلام بھائی جان اور سب بڑھیا گھر پریوار میں کھی رت میں ہے
آ جناب سب کہہرےت میں ہیں اور سنائیے آپ
اور چائے پانی ناشہ واشستہ ہوگ بے جان
ہو گیا جناب بس ابھی چائے پی کے رہی بیٹھے ٹدا
ہاں ہاں کیونکہ ہاں کہ ن دیکھو جناب ایسا ہے کیونکہ کھانے پینے سے شاید کا ہوتا ہے تو کھانا پینا پہلے چاہیے کیوںہ کھانے پینے سے سب کچھ ہوتا ہے بھائی جان کھائیں گے پییں گے تبھی تو صحت آگے بڑھے گی مگر کھانے پینے کا مطلب یہ نہیں کہ اپن شریر میں زہری پی لیں اس میں اچھی چیزیں چیزیں کھانا چاہیے جیسے اب گرمیوں کا سیزن چل رہا ہے بھائی جان تو جیسے لکوڈ چیزیں پینا چاہیے تاکہ اس میں سریر کو لپ لپ پرد اور جیسے سکنجی ہو گیا جیسے شربت ہو گئے جیسے جیسے دودھ تو کیا تھوڑا بہت باہاری پڑ جاتا ہے تو ان پہ تھوڑا بہت سواستھ پہ کھان پان کا وشش طور سے دھیان رہنا چاہیے بھائی جان تاکہ اپنے سریر کی اسفورتی اچھی رہے
بالکل بالکل جناب اب اب لوگوں میں اب مطلب کھان پانی میں جناب ایسا ہو گیا نا مارکیٹ میں ملاوٹی چیزیں زیادہ آ رہی ہے اور فالتو چیزیں زیادہ ملتی لوگ بھی کو زیادہ تر خریدتے ہیں ان کی خریداری زیادہ کرتے ہیں جناب آپ نے دیکھا ہوگا ان پ پیسے برباد کرتے ہیں مہنگی مہنگی بھی آتی ہے پھر سے مطلب ایسے اڑتے ہیں جیسے کوئی مطلب ہی نہیں ہے جب کیونک صحت کے لیے فائدے مند بھی نہیں ہے اچھی چیزوں کو تو پھر پھر ہی نہیں کرتے جناب وہ کو کھے ہی نہیں لوگ بگ ابھی مارکیٹ میں اتنی بڑی بڑی چیزیں آتی ہے جو صحت کے لیے اچھی رہتی لیکن جناب ان کو تو کاتے ہی نہیں جس میں بچے تو جناب منہ ہی نہیں لگے اسی چیزوں کو
کیونکہ ان کو یہ چٹپٹا چاہیے چٹپٹا چیز کیا مطلب اچھی لگی اب جیسے دور ایسا ہو گیا کہ جیسے لوگ کھا تو لیتے ہیں مگر کیونکہ پہلے کا دور حصہ تھا پہلے کھاتے تھے تو اتنا کام بھی کرتے تھے اب لوگ بات کیا کام تو کرتے ہیں کم ہیں تو وہ کیا جو کھانا کے لیے ایجسٹ نہیں ہو پاتا تو یہ گیسر عید کے لیے لاب کیے ہوئے ہیں لاب تو نہیں ہوتا مگر نقصان زیادہ ہو جاتا ہے
بالکل جناب صحیح بول رہے ہو اپ
پہلے جگہ ہارڈ ورک بھی کرتے تھے تو ان کا ان کا کھانا پچھتا تھا لوگ باہر تین تین سمے کے لیے کھڑا کرتے تھے اب لوگوں کا سمی ایسا ہو گیا کہ دوستوں میں سے دو ٹائم ہی کھانا کھاتے ہیں
ہاں جناب صحیح بول رہے ہو اپ اب پہلے پہلے کے لوگ تو جناب ابھی تک چل رہے ہیں پہلے والے لوگ ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا ان کا ایک سے چلتے ہیں پھرتے ہیں بنا گاڑی کے ایک دم پیدل دوڑتے ہیں بڑھیا کھیلتے ہیں کودتے ہیں ابھی بھی لیکن جناب اج یہ لوگ باز دیر سے اٹھ کر پانی کا گلاس بھیج لینے بھی نہیں اتا
ہاں تو یہ بات ہے جناب تو یہ چیزیں ہیں بہت اسٹک ہے اور یہ چیزیں ہونی بھی چاہیے تاکہ صحیح اس سمے پہ صحیح سے لگا ہوا ہوں اور ان کے ساتھ میں جیسے اب سے میں ایسا ا گیا جیسے سماج میں کہیں بھی جیسے کوئی بھی دعوت وغیرہ ہوتی ہے تو ان میں سے پہلے جیسے میٹنگ کرتے ہیں تو اس میں کیا باتیں ہونی چاہیے کہ کھانے کے ساتھ میں سارے بھائیوں بھی ہونا چاہیے ساری گوگل رہتا ہے تو ان کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں بھی ہونی چاہیے بھائی جان
جناب اب اج کے لوگوں میں زیادہ ائی ہے جناب مطلب وائرس اتنے جو ہے مطلب پوچھو متو اپ
ابھی تو عمر بھی کم ہو رہی ہے جسے لوگوں کی
ہاں عمر کم ہوگی ان سے کیا جیسے کارڈ پاٹے گا بیمار ادمی کا ریل میں کچھ بیمار نہیں ہوگی تو عمر بھی زیادہ بٹے گی اب یہ مرلہ بانہ بچپن میں بڑا سریر میں جیسے زہر پیدا کریں گے جیسے چائے پیتے ہیں چائے پیتے ہیں کولڈنگ وغیرہ یہ یا اس میں ایسیڈ کی پرابلم ہوتی ہے نیپن اتا ہے تو یہ جی یہ یہ ان چیزوں سے کس طرح لکھ سکتے ہیں ختم ہو جاتی ہے
بالکل جناب وہی تو اور اج کل جناب مادت پردگی زیادہ ہے
ہا ہا لوگ بس لوگ بات نسے کی طرف بھی زیادہ ا رہے ہیں تو ان کو کیا سمجھ رہی تھی تور سے ان کو بدلا ہونا چاہیے سماج میں ان لوگوں کی چرچہ ہونے چاہیے اور کرنا چاہیے ان کو روک تھام بھی لگانا چاہیے اس طرح کار کو بھی بیان کرنا چاہیے مگر سرکار بھی کرے گی کہ کیسے کہ مطلب سرکار کے جیسے نشیلی چیزوں سے کیا انکم ٹیکس ملتا ہے ٹیکس ملتا ہے تو سرک تو ان سے منا کر نہیں کرے گی
لیکن جناب ٹھیک ہے جناب بڑوں کا تو ٹھیک ہے لیکن اچھ جناب دیکو نا آپ دس دس بارہ بارہ سال کی عمر کے بچے ان کی طرف بڑھے ہیں جناب نشیے پدارتوں کی طرف
ہاں تو ان کی کس سمے کی پابندی ہونی چاہیے جیسے اس کی عمر کا عمر کی پابندی ہونا
لیکن جناب ٹھیک ہے عمر کی پابندی تو جائے گی لیکن امپلیمنٹ کیسے ہوگا جناب یہ اس میں زمینی استر پہ کیسے آئے گا جناب یہ لوگ بانگ دو تھوڑی مانیں گے خرید کیہ دکان والے تو اپنے پیسے کے فائدے کے لیے جناب بیچیں گے ان کو
ہاں وہ تو بیچے گ کی مطلب گورنمنٹ سے اپروڈ ہوگا ان کا اور وہ جیسے بولتے ہیں نا گورنمنٹ کو کہ چاہیے رول رول ایسا ہونا چاہیے کہ جیسے ابھی مراج آ رہی ہے گٹکا آ رہا ہے کوئی بھی آ رہا ہے مادک پرداراتھ آ رہا ہے تو اس میںہ ایسا لکھا ہوتا ہے کہ د مر پان سواستھ کے لیے ہانیکارک ہے ان کا مطلب یہ ہے کہ یہ میں مطلب ہے نا مطلب بیچنے والے کی غلطی نہیں ہے کیکہ سرکار بیان کیسے کرے کیونکہ سرکار کو جیسے پہلے انہوں نے بول رکھا ہے بھائی گٹکا کھانا سوستھ کے لیے ہانیکارک ہے پھر بھی لوگ کھاتے ہیں تو سر مطلب سرک تو وہاں سے فری ہو گئی نا
بالکل جناب بالکل وہی تو لیکن ہاں ان کا ایسا رہنا چاہیے جناب لائسنس رہنا جی جیسے ٹھیکے کا دار ہوئے ٹھیکے کا لائسنس رہتا ہے نا شراب کے تو ایسے ہی گٹکے کا ا بھی لائسنس رہنا چاہے
آاں یہ تو ہونا چیز نہو چاہیے
کیونکہ اس سے لائسنس کا بھی یہ دینا چاہیے کہ اٹھارہ سال کے کم عمر والوں کو بالکل ہی نہیں دیا جائے گا یہ چیزیں تو وہ ایسا رہنا چاہیے ابھی میں دیکھتا ہوں جناب باہر سڑکوں پر بازاروں میں دکانوں پر مطلب چھوٹے چھوٹے دس دس بارہ بارہ چودہ چودہ سال کے لڑکے سگریٹ ہیں
ہاں پیتے ہیں پیتے بھائی جان پیتے ہیں سحی بات ہے
بتاؤ وہ آگے جا کےے بوشیہ بنےیں گے ملک کا
نہیں بنے گا بھ اس میں مطلب ب مطلب بوشیہ خراب ہونے کا کام ہے بھائی جان
بالکل جنا وہگے آگے جا کے کسی کا مطلب بوشیہ بنے گا اپنے ملک کا آگے جا کے وہی ہے ووا پیڑھی
تو تاکہ سرک تو اپنے دیش کا وکاس ہو اور آنے والی مطلب جو وو پیڑھی ہے جو نشے میں لپت نہ ہو
وہی تو جنا اب جناب ان کے وہ بھی کیا یں گے جنا حکمرانو گے تو پسے آ رہا ہے جناب
ہاں ہاں
ان کا تو ایک دم ان کا کوس پیسے کا کوس بڑھ رہا ہے تو وہ تو چھائیں گے ہی لیکن پھر بھی جناب سوچنا چاہیے کہ مورل نیتکتا کے روپ میں جناب ان چیزوں کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے
ہاں تو یہ سماج میں ایسا مطلب ہے نا مطلب مطلب سویدھان میں بھی لکھا ہوا ہے تو بھائی ایسی چیزیں جیسے سمج میں اپ جیسے دکھائیں گے نہیں تو مطلب فیلڈ میں آئے گی کیسے جیسے ابھی جیسے م رج بنی ت تو میراج کو جانتا کون تھا بلے یہ یہ یہ مارکیٹ میں آئی تو اس کو جاننا اسٹارٹ ہو گیا بھائی یہ بھی نشہ ہے نہیں تیر کوئی مطلب مراج کوئی گروں میں تھوڑی تھوڑی اتپن ہوتی ہے جس سے پیار لوگ کرتے ہیں اس کو
بالکل جناب بالکل ابھی چیزوں کو سوچنا چاہیے جناب اوپر کمرانوں کو بھی اور جو جو بھی آلہدھیکاری بیٹے ہیں ان چیزوں کو سوچنا چاہیے
صحیح بات ہے جناب جی
بے ایسے پھر آگے نہیں بڑھے گا جناب ملک اپنا ایسے پھر سبنے دیکھ رہے ہو وکست بارت کے کس ابھی جو فورن ملک ہے تو ان میں تو جناب ایک دم اسٹرکٹ نیم قانون ہے تو وہاں تو جناب ایسا نہیں ہے کہ تم کہیں بھی کھا کے تھونک رہے ہو جیسے ابھی اپنے ملک میں رہا نا ج نا مطلب کوئی گٹکا کھرائے تو ایسے ہی روڈ پہ تھونک دے گا
آ ہ ہاں کوئی پابندی نہیں ہے یہ پہ کہیں کھاؤ کہیں دو ایک دم ایک دم آزادی ہے
بیمارں اتپن ہوتی ہےھر گندگی ہونے سے
گندگی میںنے بیماریاں اتپن ہوتی ہے اور جیسے نہیں کھاتے ہیں نا ملب ان میں بھی بیماریاں کا وہ ہوتا ہے اب آپ ایسے بولتے ہو کہ کینسر جو کھاتا نہیں ہے گٹکا جو نشیلے پدارتھ ان کو بھی ہو جاتا ہے ہونے کا کارن یہی تو کہ وہ وہ ان ماحول میں رہے گا تو کوئی ایسے چیزے جیسے اب اب کئی کئی کئی جیسے ج ج کئی ک کئی گول ہیں وغ ی م جی جلدی سے سوٹیبل ہو جاتی ہے کہیں کو لیٹ ہوتی ہے تو کمزور شری میں زدہ اتپن ہووںی جیسے ن سلی چیزیں وہ کھاتا نہیں ہے مگر جیسا ماحول میں رہ گا تو وہ جاتدا
یہ ہاں جناب اس کی اس کی امیون سسٹم اتنا وہ نہیں ہے نا جناب مضبوط
ایسا ہوتا ہے بھائی جان اندر سے ختم ہو جاتا ہے دھیرے دھیرے تو ایسا کیا جیسے بڑے بڑے مطلب نوابوں کو بھی اس سوچنا چاہیے اور اور ایسی چیزیں پہ منتھن کرنا چاہیے تاکہ سماج میں
وہی تو بالکل جناب اب مطلب یہ استتی ہے مطلب لوگ باگ اب کھا کے ایسے کوڑا کر کرکٹ کرکٹ کر رہتے مطلب سیوک سینس نہیں ہے مطلب بالکل بھی
تو ایسی چیزوں کو بھی روک تھام ہونا چاہیے اور جیسے سرکار کے سب
جو اس میں تو جناب ایک ایک چیز صحیح ہے کہ مطلب جگہ جگہ جو اپنے اس میں تو ایک چیز رہنا چاہی جناب جیسے اپنے گاؤں میں پنچایت سے ہوتی ہے شہروں میں نگر نگم نگر پالکا ہوتی ہے تو جناب ان کو ہے نا ان کو مطلب یہ ایک ایسے ایسے کرمچاری یا کرمچاری رہنا چاہیے جو نام اگر کوئی بھی آدمی تھوکتا ہوا دکھینا ہے اس تھڑا جرمانہ لگاؤ جناب
ہاں ہاں صحیح ہے صحیح ہے ایسا تو ہونا چے ایسا ہے سماج میں بناؤ بھی ہوا ہے اور ایسا لکھا بھی ہوا ہے مگر وہ کیا اپنا سھان کیا لچیلا ہے تو لچیلے سوھان میں کیا جسے ادارا بنیی تو اس میں کیا تھوڑا ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک خدا حافظ